سی جان
ہاں بھائی جان
السلام علیکم بھائی
السلام علیکم بمبئی ج ہ
یہ مری کتنی کوول ہو گئی
یہ آپ کی چوت ہی لگتی ہے بول رہا
چتی لگتی ہے اچھا اچھا پھر م ہو جائے گی دو دو دو ہو گئی تھی پہلے
اچھا پہلے دو ہی تھے اور تین ابھی ہو گئی شاید پانچ ہو گئی ہے
ہاں ہاں ہاں
یہ یہ تیسری یا چوتھی کوال چل رہی ہے آپ
چوتھی کی دو پھرچا ہو جائے گی پھر آپ کر لین نا
ہاں دو میں کر لوں گا پھر
پھر میں کلدیپ کے ساتھ کر لوں گا
کر لینا آرام اور
اور تو بڑھیا ہے اور تو اللہ تعالی بڑے رکھتا ہے
ہاں ایسے ہی ہے اور کیا سب ک رہے نا
کی رہے تھ
ہاں ہمارے بھی ہو جائے گا ٹائم چار ساڑھے چار بجے پ میں بھی نیچے جاؤں گا
ہ میں بھی کیا اوپر ہی آ رہ مطلب آ رہ گا ہوں کیونکہ کیا نیچے کیا پھر آواز آتی ہے بچے کھیلتے ہیں بھی چلتی ہے اس لیے ممی کیا اوپر پر ہی آ رکھا تھا ایک دم شانت ماحول میں
ہاں
پھر کیا نا شام کو کیا جیسے باہر بھی جاتا ہوں نا بات کرنے کے لیے تو اس میں کیا ہے آندھی طوفان آتا رہتا ہے جو اس بات ہی سر سر کی آواز آتی ہے
ہاں آواز آتی ہے ب گراؤنڈ میں
ہاں
بہار کی اوج عا رہی ہے
ایسا ہوتا ہے
چار بجے بعد کا ٹائم تو بھی نکل جاتا ہے دن نکلتا نہیں ہے دن بہت مشکل سے نکلتا
دن بہت مشکل
ہاں چار بجے بعد ساڑھے چار بجے بعد پھر یہ شام کا سمے جلدی نکل جاتا ہے
ہاں
اور نائٹ بھی نکل جاتا نائٹ میں بھی کیا ہے شروع شروع میں ت گرمی لگتی ہے دس گیارہ بجے تک تو
ہاں پھر ٹھنڈ ہو جاتی ہے
پھر تو پھر ہو جاتی ہے تو ٹھنڈ آئے
مطلب دس گیارہ بجے تک تو مطلب دس گیارہ بجے تک اتنی گرمی لگتی تی کولر بھی فیل ہو جاتے ہیں اور پھر کیا پھر پھر کیا ہوتا ہے اس کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جیسے اب دن میں نا دن میں کولر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دے گا اور رجنیتک کیا پتا کیا ہوتا ہے کولر بھی ایسے مطلب ہے نا کمرہ گرم ہو مطلب ہو جاتا ہے
گرم گرم ہو جائے گے
میں بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا پھر مکان
ا دو تین دن کی بات اور رہے بڑھیا موسم ہو جائے تو بڑھیا ہے اور کیا ہے عمدہ کام ہو جائے گا
ہاں تو کلدیپ کے پاس میں ہوگا تمہارا مکان تو
اور سناوا آ تھا
اور تو بھائی جان اچھے چل رہے ہیں خدا کا خدا کی مہربانی ہے
خدا کا شکر ہے اور کیا ہے اور اپنے اوپر ہے
خدا کا شکر ہے اپنے پہ خدا کا اپنے ماتھے پہ ہاتھ ہے
ہاں
کوی کرری گ برکت
برکت خود دائ کرے گا اپنے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں تو نام مت انسان ہے
ہاں
نہیں اللہ کی رہیتی اپنےے پاات
ہاں سب کچھ چلنا ہی کرے گا
خدا نخاستہ اگر کچھ ہو جائے تو کہ تو کہہ نہیں سکتے بیٹ
ہاں کد نہ گ سے کچھ بھی ہو تو اللہ اللہ کرے گا جو ہوگا
اور کیا
اللہ مہربان ہوگا جو کام ہوگا اللہ چاہت کسی گور لدے اللہ چاہے تو کسی کو روم اللہ رلا دے آ سے ان کا ہی کام اللہ محربان تو سبھی
پہلوان
پحسم پہلوان
ہوں گھومنے جانے کی اچھا ہی نہیں کرتی میں تو سوچ رہا ہے ادھر کہیں گھومنے جانے کی دو تین دن اور موسم میں ایسا موری
موسم تپ رہا ہے زبردست تپ رہا ہے موسم موسم بہت جانے کا کام نہیں آج کل تو روٹی روٹی کھاؤ کھانا کھاؤ جب تو جاؤ گھر کا ہی ایک مہینہ تو یہ بہت اب اب تو جو زون باقیے پورا یہ زون کرے گا مسٹیک
ہاں جو ن بھی گھر میں ہی رہتے ہیں جو
ہاں ابھی تو جون ہے نا پورا جون باقی پڑا ہے
جولائی اگست میں ہوتی ہے بارش تو بڑھیا
ہاں جولائی سے تو پھر ٹھنڈک ہو جائے گی جولائی میں دھیے بارش ہو جاتی نا تو تھوڑا بہت چھنڈ کو چتی ہے
ہاں جولائی میں بھی کہئے ہوئے موسم خراب میںین تو کیا لائٹوں کا رہتا یہ موسم یہ ٹائم ایسا ہی ہے مئی جون جولائی اگست چار مہینے تو ایسے ہی نکلتے ہیں خراب
ہاں یہ گرمی تو میرے کو اچھی نہیں لگتی یار اس اس میں یا مطلب گرمی میں زیادہ کھانا کھا لے تو وہ دقت آ جائے ہ سونے میں نیند نیند پکتی نہیں ہے کیونکہ اب نائٹ میں گیارہ بارہ تو ایسے ہو جاتا ہے کیونکہ آٹ نو بجے تک تو کھانا کھاتے ہیں
ہاں سی
بہت کام خراب ہو گیا
ہاں گرمی میں تو ساڑھے آٹھ نو بج جا ت ہے کھانا کھانے میں
ہاں
سردی میں تو بڑھیا کام ہے جلدی کھانا بن جاتا ہے جلدی کھا ل ساڑھے سات آٹھ بجے تک کھانا کھا کے فری ہو جاتے ہیں سردی میں تو اور نو بجے تک تو کو رضائے میں دب جاتے ہیں
ہاں
سردی بڑھے رہی تو دن میں کہیں بھی جا سکتے ہیں کوئی دقت ہی نہیں ہے گرمی کے وہڑ لو پیڑ لو بس جرکن پہلو زیادہ سردی لگے تو ٹوپا لگا لو اور کیا
ہاں
ابھی یہ ٹینشن تو نہیں ہے کول کولر چلاؤ پنکھے چلاؤ
ارے سر دی میں تو ایسا ہے زیادہ کھا بھی لے تم بھی سو جاؤ انندر کےاندر روه بس زیادہ دھوپ مطلب زیادہ سردی لگ لگنا اسٹارٹ ہو جائے تو اندر کے بیٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھنا اسٹارٹ کر دو ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور جیسے زیادہ دپ زیادہ سردی ہوگی تو آپ کوئی لےب نہیں تپنا اسٹارٹ ہو جاؤ
ہاں انتظام کرتے ہیں ایٹر کا ب ہیٹر لگا لو تھوڑی سی بار دھوپ نکل جائے تو تھوڑی سی چلکی بھی دکھ جائے تو حالانکہ کشی رہتی ہے چہرے پہ کیاارات تو دھوپ نکل گئی
ہاں
اور ابھی جو یہ دوپ ہے جو متر گھر مار دے رہی سمے سمے ہی
سمے سمے کی بات ہے کبھی دھوپ کبھی چھایا گر گھر میں ہے مایا
ہاں اللہ تالا کی ہے ما یا آ اپنے پر اور کیا
اب یہ تو قدرت کا کرشمہ ہے بھگوان اللہ کی مہربانی آ
ہاں
سب برکتے دے کبھی کیا کر رہے ہیں
ہوں
ہلو
ہاں جی بھائی جان
ہاں تو ابھی تمہارے تو یہ یہ یہ شاید اکتیس تاریخ سے پنچایت رج کے اکتیس اکتیس جولائی کو پنچایت رج کے چناؤ ہو جائیں گے یا پھر ایسے ہی چل رہا ہے محول
نہیں چلیں گے کوٹ کا آدش آ ہی گیا
کوٹ کا تو آ گیا مگر یہاں بڈے کا آ کے واپس کیونکہ گورنمنٹ کروا نہیں چا رہی ہے کیونکہ چناؤ کرائی کرانا چاہ رہی نہیں کیونکہ ابھی کیا ماحول گرم ہے نا وہ نیٹ کا پیپر آؤٹ ہوا نا تو مطلب ماحول گرم ہے
سے کیا فرق پڑے گاؤں میں اا دھیان نہیں دیتے ہے گاؤں میں
نہیں نہیں اب یہ کوئی مطلب گاؤں کا میٹر تھوڑی تو پورا اور پوری راستان میں پرباؤ پڑتا ہے
نہیں وہ تو کوٹ کا آدیش ہے گیا تو کرانا ہی پڑے گا
تو تو دو مہینے میں کیا کیا ہوگا پھر کچھ نہیں ہوگا دو مہینے رہ گئے دو مہینے میں کیا ہوگا
تو کورٹ کیوں دری آتے تھے تو گورنمنٹ کے اوپر رہتا ہے چڑاؤ تو
ہاں
یہ میں سمجھ میں نہیں آیا پہلی بار کہؤ کا میرے حساب سے تو کوٹ نے چناؤ کراوا
کوٹ نے کہا ہوا اور یہ اس سے مطلب سویدھان کے خلاف یہ نا ایسے مطلب جو جیسے پنچ ورشی م یجنا تھی کہ پانچ سال میں چڑاؤ ہونا چاہیے تو یہ تو سب مطلب سویدھان کے انوروپ کام ہو رہا ہے کہ وہ آج سات سال ہو گئی چ چلو تو ہونا چاہیے جلدی
ہ تو تو سر پنجی کے چناؤ وہی کتنے سال ہو گئے جو
اب یہ دو ہزار بیس میں دے تونا دیکھ لو
ہاں تو دو ہزار چھبیس ہو گئے تو کرانے ہی پڑے گا سر پد چناؤ
پورورا بیس ہو گیا اکیس ہو گیا بائیس تیئیس چوبیس پچیس چھبیس سات سال ہو گئے
ہاں تو پھر کرانا ہی پڑے گا گورمنٹ تو صحی ہے اپنے حساب سے کرتی ہی کام کوئی مطلب نہیں ہے پانچ سال پات سال کا ہے
ہ
سرپنچ کی بھی آے د آے
نہیں یہ تو پہلی بار ہوا نا جب تک اپنا جو دیش آزاد ہوا نا اس سے بعد میں جو مطلب یہ انیس سو باون کے بعد میں پہلی بار ہوا ہے ایسا پنچ وشی وجنا تھی پانچ وش میں چناؤ کرانا تو کرانا چاہیے سرکار کوئی بنے
گورورمنٹ ہی بیکارر بی جے پی کی تو اور اپنے حساب سے سرپنچوں کے بھی آ رہے ہیں مزہ ان کے بھی کیا ٹم تھاان
ہ مزہا ان کا کاریہکال بٹھ گیا
کاریہ کال بھی بڑھ گیا ہے اور ان کے تو آ رہے ہیں مجھے پیسے ویسے بہت آتے ہیں ہڑپ لیتے ہیں کام کچھ کراتے نہیں ہے اور کیا یہ بھی ہو گئی بھائی جان
ہاں یہ ہوگی بھائی جان اب آپ کر لینا کالیں گا نا ٹھیک ہے خدا پس ٹھیک ہے خدا پس ایک کرو گے نا آپ کوالنگ